ہی نا
ہیلو السلام علیکم صائمہ
وعلیکم السلام نازیہ کیسی ہیں
میں خیریت سے ہوں الحمد للہ سب خیریت ہے آپ بتائیے
جی ہم سب بھی کہریت سے ہیں اور کیا کر رہی تھی
بس کچھ نہیں گھر کی صاف صفائی میں لگی ہوئی تھی ا پہلے تھوڑا باورچی خانے کا کام نپٹایا اور اب بس صاف صفائی میں لگی ہوئی تھی
جی کیا بنایا آج کیا پکایا آپ
آج میں نے نا مٹر مشروم کی سبزی بنائی ہے
اچھا
اور شوہر کو بڑی پسند ہے مشروم تو ان کو میں نے بولا تھا پرسوں کی سبزی لے آ نا تو ان کو اور کوئی سبزی تو ملی نہیں تو وہ مشروم ہی لے آئے اور ویسے سے بھی وہ جب بھی سبزی منگواتی ہوں تو وہ مشروم تو ضرور ہی لے کے آتے ہیں تو میں تو شوہر کو بولتی ہوں کہ میں نے کہا ہر بار آپ مشروم اٹھا کے لے آتے ہو بار بار مشروم نہیں پکائی جاتی ہے مجھ سے
جی مشروم تو ویسے بڑھیا ہوتی ہے مشروم نا آنکھوں کے لیے اسکن کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے
اچھا مجھے مجھے نہیں پتا تھا الٹا مجھے تو کئی لوگوں سے سنا تھا کہ مشروم نہیں کھانی چاہیے کیڑا ویڈا ہوتا ہے تو اللہ کی دعا سے مطلب ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے چلو کہ اللہ کی رحمت رہے کہ کیڑے ویڑے والا تو کوئی ایسا بات نہیں ہے صاف ہوتے ہیں لیکن ایسے میں نے سنا سنا ہے تو بتے تو ہاں میں وہی مشروم بول رہی تھی شوہر سے میں نے کہاپ بار بار مشروم ہی لے آتے ہو تو بولتے کہ ارے بیگم اچھی لگتی ہے تو میں لے آتا ہوں
جی بڑھیا کرتے ہیں آپ کی اسکن اور کیا کہتے ہیں اچھے ہو جائیں گے اس سے
چلو یہ تو بڑھیا ہے الحمد للہ
آنکھوں کے لیے بھی بہت بڑھیا ہوتی ہے وہ
اچھا اچھا یہ تو آپ نے بہت اچھی مجھے بات بتائی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ا اسکن کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے تبھی میں سوچوں مشروم کھا کھا کے میری اسکن اچھی ہو رہی ہے پھر
جی بالکل کیونکہ نا اس طرف تو ہمارے طرف کم ہی ملتی ہے ا مشروم
ہاں ہاں وہ کیونکہ پہاڑی پہاڑی جگہوں پہ زیادہ ملتی ہے نا اسی لیے آپ کی سائڈ نہیں ملتی ہوگی زیادہ
جی بالکل
ہم تو ادھر پہاڑوں میں رہتے ہیں تو ادھر زیادہ ملتی ہے
جی
تو وہی وہی میں نے آج پھر مٹن مشر مشروم کی سبزی پکائی ہے تو وہی کھائی تھی تو باورچی خانے سے تھوڑا فری ہوئی تھی تو اب بس اس میں صفائی بھی مصروف ہو گئی
جی صحیح بات ہے بس کچھ نہیں بہت گرمی ہو رہی ہے اتنی گرمی ہو رہی ہے کہ ا سب پورا نا ایسے امس بھرا ہو رہا ہے
جی جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ ادھر بھی بہت گرمی ہے ہم تو بس پورا دن اے سی میں ہی رہتے ہیں اور وہ ادھر بھی اے سی نہ ہو تو اتنی گرمی لگتی ہے مطلب پورا شریر پسینے میں ہو جاتا ہے اللہ
جی بالکل کیوں ہم ہم اے سی بھی نہیں نا زیادہ چلا سکتے تو ادھر ادھر بہت بل آتے ہیں نا تو اسی وجہ سے بس اے سی کم چلاتے ہیں ہم
بل تو ہمارا بھی آتا ہے لیکن ہم نے نا سولر پینل لگوا لیا ہے
جی اچھا اچھا ہے سولر پینل
جی ہاں سولر پینل کی وہ اسکیم چلی تھی نا سیاست دانوں کی طرف سے
جی جی
تو وہی بس سولر پینل وہ سیاہ سرکار کی طرف سے تھا کہ عوام کے لیے کیا اپ سولر پینل لگوائیے تو اپ کا جو بل اتا ہے وہ بھی اپ کا فری ہو جائے گا اور ساتھ میں سبسڈی بھی ا جاتی ہے
یہی بڑی اچھی بات بتائیے میں اب اپنے شوہر کا کہوں گی کہ سولر پینل لگوالے بندہ کبھی بھی اے سی تو چلا سکتا ہے نا
جی بالکل اور اتنی گرمی ہے اب دیکھو اج کل تو اب بنا پہلے کا زمانہ تھا کہ ہم ہم لوگ رہ لیتے تھے بنا اے سی اور پنکھوں کے اب آج کے زمانے میں بچے ہی نہیں رہ پاتے ہیں ایک منٹ بھی میں بولتی ہوں اپنے بچوں کو اے سی بند کر دو تو بس پورا دن اے سی میں ہی بیٹھتے ہے وہ
جی جی بالکل گرمی بھی تو بہت ہو رہی ہے دیکھو اج پہلے پہلے لوگ ایسے رہ لیتے رہتے تھے کیوکہ پہلے بہت سارے پیڑ تھے
جی بالکل
اب اب پیڑوں کی سنکھیا بھی کم ہو گئی ہے
جی جی بالکل اپ نے صحیح فرمایا اپ دیکھو یہ جو اتنی گرمی بڑھ رہی ہے تپش بڑھ رہی ہے تو اس کا سارا وہ بھی تو ہم لوگوں پہ عوام بھی جاتا ہے ہم لوگوں نے یہ سب ہمارے نی کیا ہوا ہمیں ملتا ہے بگتان اب اتنا دیکھو ہم لوگ پیڑ لگاتے تو ہے نہیں الٹا پیڑوں کو کاٹے جا رہے ہیں تو وہ پھر کہیں نہ کہیں تو قہر بھر پائیں گی نہ قدرت
جی جی بالکل صحیح کہا اپ نے
تو یہ جو گرمی بڑھ رہی ہے تو یہ ہمارے کرموں کا ہی ملتا ہے ہمیں ہم جو کرتے ہے اللہ پاک سب دیکھتے ہیں
جی اپ کے شوہر چلے گئے
جی شوہر چلے گئے ہے تھوڑی دیر ہوئی ہے
جی اپ بھی لگائیں نا پودے وغیرہ لے کے ائی لگائیں گھر میں
جی میں نے میرے میرے کو تو بہت شوق ہے پودوں کا تو میں نے بولا تھا اپنے شوہر کو تو ان کو اتنا شوق نہیں ہے ان چیزوں کا تو بس انہوں نے انسو نہیں کردی تھی میری بات لیکن میں نے دو تین کو دی خود لے کے کے ائی تھی میں تو وہ میں نے لگائے تھے پر وہ میں اپنے والد صاحب کے یہاں چلی گئی تھی بچوں کی چھو یو میں کچھ دنوں کے لیے تو پیچھے سے جو وہ دو تین پودے تھے وہ بھی سارے سوکھ گئے
جی وہ پانی نہیں ملا ہوگا نا ان کو
جی سات جی سارے پودے خراب ہو گئے میرے میں نے شوہر کو بولا انہوں نے کہا اپ نے ان کی دیکھ ریکھ نے کی پیچھے سے تو بولتے ارے ارے بیگم ہم نے تو پانی دے دیا تھا ایک دو بار میں نے کہ ایک دو بار تھوڑی ان کو اتنی گرمی میں روز پانی چاہیے تھا
جی جی ان کو پتا نہیں ہوگا نا کہ روز پانی دینا ہوتا ہے پا
جی وہی تو پھر پودے میرے خراب ہو گئے تو میں نے ان کو بھی بتایا میں نے کہ پودوں ہمیں پودے زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے اور وہ ہمیں فائدہ ہی دیتے ہیں پودے ہمیں اکسیجن فرمان کرتے ہیں اور ہماری ہمارے ہیلتھ کے لیے کتنے اچھے ہوتے ہیں ساتھ میں ہمیں کتنا پودے ہمیں کتنا کھانا دیتے ہیں سبزیاں فروٹ سب دیتے ہیں پھر بھی ہم جو انسان ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں ان کی اہمیت کو
جی بالکل یہ تو بالکل صحیح کہا اپ نے
اللہ نے یہ اتنی اچھی نعمت دی ہے ہمیں پر پھر بھی ہم ان اس کی اہمیت
اس کا خیال نہیں رکھ پا اگر لگا لیتے ہیں تو خراب ہی ہو جاتے ہیں خیال نہیں رکھ پاتے
جی بالکل صحیح فرمایا اپ نے
بس بچے کیا کر رہے ہیں اپ کے
بچے بھی بس ٹی وی میں مشروف ہیں ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں چھٹیاں اب بس ک ختم ہونے والی ہے ان کی اسکول کی تو میں ان کو بول رہی تھی کہ اب تھوڑے دن بچے ہیں اپ کے اسکول میں تو اپ اپنی اب کر دو اسکول کی جلدی لیٹ اٹھتے ہیں صبح تو میں ان کو بولتی ہوں جلدی اٹھنے کی عادت ڈال لو
جی جی پھر پریشانی ہوگی نا بعد میں
جی وہی نا میں وہی ان کو بول رہی ہوں میں نے کہا پھر اب اپ مزے سے اٹھ رہے ہو تو پھر اپ کو اٹھا نہیں جائے گا اسکول کے ٹائم پہ اور کی کہ اسکول کی بس اتی ہے تو وہ پھر بس والا چلا جائے گا اگر لیٹ ہو گئے تو
جی جی
پر اپ کو پتا ہے بچے سنتے ہی کہاں ہیں ان کو کہتے امی ابھی تو چھٹی ہے ابھی کیوں اھ رہی ہے جلدی
جی جی بالکل بچ بچ بچوں کو وہ نہیں ہوتا نا کہ ہم نے جلدی اٹھنا ہے وہ تو ا وہ تو اور بتائ
بس بڑھیا بڑھیا اپ بتائیے اپ نے کیا پکایا اج
بڑھیا بچے اج میرا بھی بیٹا ہے نا اسکول نہیں گیا وہ بھی گھر پہ ہی یہ وہ کہہ رہا امی گھر پہ بیٹھ کے تیاری کروں گا ایگزام انے اٹھارہ کو ایگزام ہے نا اس کا پہلا تو کہہ رہے اسکول میں تو رویزا نہیں ہو رہا ہے تو گھر پہ بیٹھ کے ہی تیاری کروں گا
اچھا اچھا ہاں یہ بھی صحیح ہے اگر بچے کو گھر پہ رہ کے زیادہ اچھے سے پڑھ سکتا ہے تو پھر اسکول جا کے بھی ٹائم ہی برباد کرتے
جی جی کیونکہ اس نے وہ لیا ہے نا کورس لیا ہے ان لائن
اچھا اچھا
وہ لیا تو کہہ رہا ہے کلاسیں لگ نہیں رہی ہیں میری صحیح کر کے پینڈنگ پڑ رہی ہیں تو میں پھر ٹائم نہیں ملتا ہے فون بھی ایکسٹرا چاہیے اسے تو پھر ہو نہیں پاتا تو اسی لیے اس نے اج چھٹی کری ہے
اچھا اچھا ہاں چلو بچوں کی مرضی ہے اپنی مرضی کے حساب سے اپنے وقت کو تنظیم کر لیتے ہیں وہ
جی جی بالکل صحیح کھا
اسکول کچھ بچے اسکول میں جا کے اپنا وقت کر لیتے ہیں کچھ بچے پر وہی ہے جس نے دیکھو پڑھنا ہے وہ اس اسکول میں بھی پڑھے گا گا اور گھر پہ رہے گا تو بھی پڑھے گا لیکن جس نے اپنا وقت ضاع کرنا ہے تو وہ تو گھر پہ بھی ضائع کر لے گا وہ اسکول میں بھی ضائع کر لے گا
جی بالکل صحیح بات ہے
تو میں تو خود اپنی بس بڑھیا آپ بتائیے آپ نے آج کیا پکایا
آج ہم نے نا کچھ پکایا نہیں ہے تو کچھ سبزی وغیرہ تو میرے شوہر لا کے نہیں دی تو پھر وہ کہرہے تھے بریانی پکا لینا تو میں نے کہا چلو بہت بہت دن ہو گئے کہہ رہے ہیں بریانی نہیں بنائی تم نے تو میں نے کہا چلو آج بریانی بنا لوں گی
چلو ماشاءاللہ بڑھیا ہے بریانی سے اچھا اور کیا ہو سکتا پر بریانی میں پھر آپ سبزیاں بنا سبزیاں کے ہی بناؤ گے
جی جی نہیں بنا سبزیاں کی بناؤں گی گوشت وغیرہ نہیں ڈالیں گے بچے کم ہی کھاتے ہیں نا گوشت
اچھا اچھا
جی وہ کہہ رہے تھے امی ا سادی بناؤ زیادہ وہ تام جھام کرنے کی ضرورت نہیں ہے
صحیح بات ہے یہ تو چلو اچھی بات ہے آپ کے بچے بھی سمجھتے ہیں کہ امی گرمی میں اتنا لگی رہتی ہے تو اچھی بات ہے نا وہ خود ہی بول رہے ہیں آپ کو کہ چلو ایزی سا کام کر لو
جی جی جی بازار سے تھوڑے مٹر منگوا لیے تو وہی ڈالنگی گی اور پیاز پیاز ہو جائیں گے ٹماٹر ہو جائیں گے
ہاں ٹھیک ہے پھر اور زیادہ سبزیاں کیا ڈالنی پھر
جی تو آلو بھی آلو بھی پڑے ہیں آلو ڈال لوں گی
ہاں تو بس ٹھیک ہے پھر اور زیادہ کیا کرنی ہے یہی بہت ہو جاتی ہیں
جی جی بالکل
بات میں بات کرتی ہوں آپ سے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اللہ حافظ
خدا حافظ